ک دیال دوسرے کا کف د رہا ہلو
ا
ہیلو
ہاں بول
میں نے بولا ایک تو دیا آپ کو پھر کیا بولا میرا دوسرے کا ہاں ہاں میں نے بولا ایک تو دیا نا دوسرے کا کیا بولا
پھر سے ہو ایک تو دیا اس نے پھر اس کو میں نے بولا اور ایک دے اس نے بولا سبر اس بولا اور بھی ملے گا صبر کرو وہ ہوگا نا سر میں ابھی اس ٹائم کلاس میں
اب بول دینا بار بار پلیز ہوں
وہ بول دے گا وہ ٹینشن بت لو آپ
اچھا ٹھیک مے ب اا لگ گ تا کیا پ لک تو منج روز
یہ آج اتنا بیمار ہے ورنہ
کون یہ کیا بات ہے اس کو فور
اس کو فیور ہے لیکن یہ پھر بھی ایک بھی کلاس مس نہیں کرتا ہے یہ بول رہا تھا میں کچھ دن گھر آؤں گا میں بیمار ہ ہ م بول تھا ہ بول رہے ہیں نا لیکن مجھے کلاسز سے چھٹیاں نہیں مل رہی ہے
اچھا اچھا
جٹھ وہی ہے نا چھٹی ملنی چاہیے
ہو رہا کیا
اور سناؤ
بس شکر اللہ کا
یہاں پہ نا امزون پہ بہت اچھی شرٹس مل رہی ہے میں اذہان کے لیے دیکھ لیتی ہوں
فرسٹ کرائے پہ تو بچوں کی زیادہ ہی اچھی چیزیں ملتی ہے
ہوں لیکن وہاں مہنگی بھی ملتی ہے وہ نا اگر آپ فرینڈس کے ساتھ گھومنے جاؤ گی نا تو وہی سے نا بچوں پر تھری پیس سیٹ دیکھ لینا مجھے ہے نا یہ زرو کا برتھ ڈے آ رہا ہے نا تو تھری پیس اچھا سا سیٹ دیکھ لینا میں پیسے ڈالوں مجھے دیکھ دکھانا ٹھیک ہے
ٹھیک ٹھیک ٹھیک
ابارا ہے نا برت ڈے اس کا اس کی ماں تھری پیس ڈھونڈ ہی رہی ہے لیکن ملا نہیں تو
ٹھیک
ہاں
اب دیکھو نا باہر کی جو شاپس ہوتی ہے نا باہر کتنے اچھے اچھے کپڑے ہوتے ہیں
ہاں اور کیا
پت نہیں یہ شاپ کہاں ہے یہ ہے ا ٹؤن مارکیٹ کاسٹ والی گلی نییر شیوانی پارک جلندھر جلندر میں ہے یہ مگر آپ دیکھو نا اس کو کتنے پیارے پیارے سوٹ ارے نہیں سوٹ نا سوٹ یہ دیکھو نا کتنے پیارے سوٹ ہے اس کو آپ دیکھو مگر اللہ کی قسم یہ بہت پیارے سوٹ ہے مطلب وہ نا شلوار والے دیکھو آپ ہوناا انسٹا پہ انسٹا پہ آپ کا نام ہے
پرنسس سبا
پرنسس ہاں اپ دیکھو میں نے آپ کو انسٹا پہ ہی سینڈ کیا اس کو کتنے ہی پیارے سوٹ ہے
ہاں آپ نے مجھے کچھ سینڈ کیا مجھے آئی نوٹیفیکیشن یہ پنک والا
جو نا میں نے آپ کو سینڈ کیا دیکھو کتنا
ہاں ہاں نہ یہی تو کوئی کتا
یہ کتنا کتنا
کرو گییا فر وٹسپ لیکن سامنے بھی یہی ہونا چاہیے
یہ جلندر کا ہے میں کیا بول رہی ہوں آپ کو
اب وہاں سے یہاں نہیں یہ ورلڈ وائڈ یہ تو پھر بھی یہ اسٹیٹ وائڈ ہے یہ لوگ
ارے پتا نہیں کتنا ارے یہ چارجز لیں گے نا بہت زیادہ دیکھو نا میں نے دوسرا سینڈ کیا یہ بھی اس کو بھی کتنے اچھے اچھے کپڑے ہیں
کتنے اچھے اچھے کاپی ہیں ہاں ہاں دیکھو یہاں بھی یہاں پہ نہیں ملے گا سیم ایسا ہی فری ڈیلیوری کیا والا ہونا فری ڈیلیوری سے سولہ سو سو روپیہ میں ہے فری ڈیلیور
ارے یہ مت پت ہے یہ کہاں ہے کہاں ہے
فون کرو نا اس کو پت چلے گا اس میں کیا بڑی بات ہے مجھے تو یہ آئے گا نہیں ورنہ میں نے فون لگایا خٹ میں یہی کہاں دیکتی وہہینہ کرو فون
کس والے کو جو دوسرا والا ہے
دوسرا بھی اچھا ہے پہلا والا بھی اچھا ہے دوسرے میں لکھا ہے فری ڈلیوری پہلے والے میں نہیں
فری ڈیلیوری آل اوور انڈیا سی او ڈی
دیکھا پانون میراث کے پاس بھی دیکھو کیا اسکیلپنگ کر کے ہیں یہ
ان کو بہت اچھے کپڑے ہے
ہاں س کیا دیکھو میں نے کل یہاں سے یہ گرانڈ سٹ سری نگر سے کا نمبر لیا ہے ان کے پاس بہت اچھے کاٹن بھی ہے تھرڈ ور کر کے میں نے ک پرسو لیا ان سے نمبر میں نے فون کروں گی خدا کی قسم بول ہی گئی لیکن میں اسے فون کروں گی اس میں رسٹ کلر بھی اھا اچھ بلو کلر بھی اچھا ہے
آج کل اتنے اچھے اچھے کپڑے
ہاں اور کیا میں اس کو میں اس کو کبھی فون کروں گی مطلب نا جب آپ سے بات کرنا بند کروں گی تو میں کروں گی فون اگر مجھے یاد رہا مجھ گرینڈ اسٹور کو
اس کو کیا ہے
اس کو بہت اچھا تھریڈ ورک پہ کاٹن ہے امبرائڈڈ کاٹن مطلب یہ کوئی گندا والا نہیں ہے کوئی بھی بنا سکتا ہے دیکھو آپ کو نا آپ کا اکرا ہاں میں نے آپ کو وہی ریل سینڈ بہت اچھا اچھا لگا مجھے میں دیکھوں گی کتنے میں ہے اگر یہ اچھا ریزنیبل ریٹ میں ہوگا نا پندرہ سولہ سو روپے میں میں لاؤں گی
ہاں ہاں ہاں یہ اچھا
میں نےا یہ یز ب سکرین شاٹ
سکی لائٹ نے بھی چھ سو میں اچھی کرتیاں رکھی ہے
لائیں گے ہم ایک بھی نہیں اب دیکھ دینا ہم لائیں گے ایک بھی نہیں
بورنا ہوکا
دیکھنا فری ہے نا
ہاں ون آ کیا ہمیں اور کچھ کام نہیں ہے آپ کو پت ہے میں باہر جاتی یہی نا انیں جگہوں پہ
ہاں
تو میں کرتی شاپنگ لیکن پیسے ہونے چاہیے
وہی نا بہنا پیسا خریدنے کو تو ہم تاج محل بھی خرید سکتے ہیں لیکن کیا کرے
دیکھو نا یہ جو ہے نا یہ کاشر لہلاؤ دیکھو اس کے پاس یہ کپڑا ہے اگر کرتے آڈر اپ پھر میرے لیے بھی کرتے رکو میں دکھاؤں گی یہ والا دیکھو کش ل ل یہ کپڑا نا دیکھو یہ کتنے پیارے اس کو پت ہے کتنے پیارے پیارے سوٹ نکلیں گے
یہ کپڑا ہاں یہ تو یہ وہ کھادی کاٹن یہ تو وہ کاٹن ہے یہ اس کو بھی تھا ٹٹرو گوبھی وٹرو گوبھی ہ ٹو پیس پیور لینن ہاں یہ لینن کا ہے پتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے خدا کی قسم یہی اتنے شرنک ہوتے ہیں اور یہ بہت بایا نے لایا تھا نا یہ یہ فائیو تھازینڈ کا اس نے اپنا کھان ڈ رس لایا تھا کرو اس کو میسج ہاں کرو اس کو میسج کتنے میں دو گے یہ بہت مہنگے ہوں گے
چھوڑو نہا پھر پھر کیا فائدہ
یہ مہنگے ہیں ابھی بارش زوروں سے ہو رہی ہے
سچ میں
ہاں
پھر اللہ کرے مجھے بچے سارے آئے ہی نا
آپ کو نہیں پتا بارش ہو رہی ہے
نہیں
تو پھر یہ یہاں سے پانی نہیں بارش ہے
ارے نہیں نہیں بارش ہو رہی ہے میں نے دیکھا نا اب
تیز
واہ دیکھو نا کتنے پیارے پیارے سوٹ ہے میں پاگل ارے ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے پلیز کی مات نہ لو اتنا ٹینشن
اچھا ٹھیک نہیں میں ٹینشن نہیں دیتی ہوں ان شاء اللہ ٹھیک ہی ہوگا جو بھی ہوگا ٹھیک ہی ہوگا
کلودنگ کہاں ہے رواز
مجھے نہیں پتا لیکن ہم نے اچھا ٹاپک ڈھونڈا ہے ایک اپڈیٹ ڈھونڈنے کا لیں گے ہم ایک بھی نہیں اب دیکھ لو
آپ لیکن جو میں نے آپ کو لاسٹ والا سینڈ کیا نا آپ اس کا پیج کھولو آپ دیکھو اس کو کتنے اچھے اچھے
مجھے واٹسپ پہ پھر سینڈ کیا نہ مھے کہاں کہاں کیا سن ہاں کیا ہے
انسٹا پ کیا نا میں نے آپ کو سین کیا ہوو گیا آپ کو آپ سوئی ہوئی ہو نیند
نہیں نہیں نہیں لیکن ریل ہی ختم اب دیکھا یہ ہاں یہ اچھا اور دوپاٹے میں بھی لیسنگ واں
آپ کو بتیا اگر موسم ٹھیک ہوا نا ان دنو میں جات لال چوک میں لاتی اس سئی کوئی سوٹ نا میری یہ ہے نا کیا بولتے ہیں اس کو اسکول کی نا ایک ٹیچر وہ بناتی ہے کپڑے میں اسی کو دوں گی سلانے کے لیے تاکہ تاکہ وہ مجھے سلائی نہ لے
ہاں پھر ایکٹنگ کے لیے بولو کہ نہیں لے لو لے لو لے ل
ہاں دیکھو شلوار کتنے اچھے اچھے ڈیزائن نکلے ہیں شلوار کے
وہی نہا میں بولتی تھی نا آپ کو ابھی اس سے بھی اچھے ہاں میں نے دیکھے ایسے میں نے ایسے میں نے لی اسلاگا ہی ہے جو آپ نے دکھایا نا ایسے میں نے لیس لگائی ہے شالواروں میں ایسیے میں نے لگوائی ہے اور سیم ایسا ہی کلر ہے وہ براؤن کلر اب دیک ہونا ہ مال چادادری آؤٹ فٹ و دیکھو یہ نشتہ کیا بند کرو گی دیکھو
مجھے لانا ہے یہ والا اب آیا لیکن پتا نہیں ہے مجھے کیسے ملے گا اور کہاں پہ ملے گا
ہاں سوفیا نے بولا نا آپ ایک آپ ب کریئل دیکھ لو
ہاں ہاں
ہاں آپ کو کتنی ہنسی آئے گی
ا
ہوں ہوں
وہ بچارا کا ہوں وار ن کیا وار ن کیا
ویسا بھی بچارہ کہاں پہ
و یہ بلیک اتنا پیارا
دیکھو الاوٹ دیکھو پلین آل اور جو ہماری دادیاں پہنتی ہے ہاں جو ہماری دادیاں پہنتی ہے دیکھو لگایا کیسے اس نے ہاں یہ اچھ ہے یہ بہت اچھا ہے اب وہ دیکھو نا
والے میں بول رہی ہوں نا میں یہی بول رہی ہ نا میں لاؤ گی لال چوک سے نا یہی پلین پرنٹ میں آل اوور پھر کروں گی یہی والی لی سنگھ
ہاں خدا آ گ کسم د دیکھو کتنا
لیکن میں لاؤں گی میں لاؤں گی ریڈ میں اس کو کروں گی میں وائٹ وائپ پنک یا کوئی اور کلر اس کو اپوزٹ ہاں
ہاں ماما رہتی ہے تو لوگ میں نے بولا خدا آرم کرے گا
ارے کوٹو نہا فون ٹائم بہت